وعلیکم السلام بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
رحمۃہ اللہ وبرکاتہ بائی جان آب ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بڑھیا ہوں آپ کیسے ہو
چلیے بائی یہ بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ کے گھر میں سے بھی ٹھیک ہے
جی شکر اللہ تعالی کا سب ٹھیک ہیں
لی ہاں میرے گھر میں بھی سبھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے تھے کچھ کھانا وانا کھ لیا
جی بھائی جان کھانا کھا لیا آپ سوچ رہا تھا مطلب آپ سے تھوڑی سی گفتگ کی چاہے آپ سے مطلب ڈرائیونگ کے بارے میں کچھ علم حاصل کیا جائے آپ کو بھی کچھ بتا اس کے بارے میں
بیٹھا ہی تھا تو میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے بات یہ حاصل کر لی جائے کچھ جان حاصل کر لیا جائے تو میں سوچ رہا تھا کہ جیسا آپ نے ب ر جائے نہیں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آج کل کتنے سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے کارن کہیں نہ کہیں ہم ہی لوگ ہیں تو اسی کے بات کہتے تاکہ پھر دوسری تی پچ جائے ہے نا ڈونگ ہماری روز کی زندگی کا ایک مطلب کہ اہم حصہ ہے ہر روز لوگ اپنی گاڑیاں بائک یا بس میں سفر کرتے ہیں لیکن اگر ہم یات نہ کرے تو ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑا ہاد سا بن سکتی ہے ہے نا تو بھائی یہ محفوظ ڈرائیونگ صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جب بھی ہم ڈرائیونگ کریں ہمیشہ ٹریفک رولس کی پابندی کرے سنگل ملب سگنل کو کبھی نظر انداز نہ کرے ریڈ لائٹ پ اور گرین لائٹ پر چلنا صرف قانون نہیں بلکہ ہماری حفاظت یہے ہے ہے نا بائی جان
جی بھائی بالکل صحیح آ ہیں
ام باد سیٹ بیلٹ ہے تو گاڑیاں چلاتے وقت ڈرائیور اور ساتھ بیٹھنے والے سب لائک یہ سب سب لوگوں کو سیٹ بیلٹ ضروری لگانا ہے چاہیے نا تو اگر بائک چلا رہا ہو تو اسے ہیلمٹ پہننا چاہیے ہیلمٹ اور سی بیلٹ پل کیا حث حادثے کی وقت جان بچ بچانے میں بہت مدد کرتے ہے نا بائی چانس تو آپ ہی فرمائیے کہ
جی یہی آپ ڈرائیونگ کے بارے میں بات کریں تو ڈرائیونگ کے بہت سارے فائدے بھی ہیں مطلب اگر آپ دیکھ سک آپ اپنی مرضی کی آزاد ہے آپ کے پاس آپ کبھی بھی اپنی گاڑی میں کہیں بھی جا سکتے ہیں کہیں بھی گھوم سکتے ہیں کبھی من کیا کسی دوسری جگہ جانے کا وہاں جا سکتے ہیں اس سے مطلب آپ کو بھی خوشی ملتی ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کبھی کوئی سا کام ہو کچھ کہیں بازار جانا ہو آپ کا وقت بچتا ہے دوسری گاڑی کا انتظار نہیں کرتا اپنی مطلب پبلک ٹرانسپورٹ وہاںہ انتظار نہیں کرنا پڑتا اپنی گاڑی میں آ جا سکتے بازار وہاں سے آا سکتے ہیں یا اگر کوئی دیکھتے ہیں کسی کی ایمرجنسی ہو کسی کو کوئی ضرورت ہو تو اپ فورا گھر سے گاڑی نکال کر اس کے پاس جا سکتے ہیں اس کی مدد کر سکتے ہیں اس سے آپ کا بہت سارا وقت بھی بچتا ہے ک دوسرے کی مدد بھی ہو سکتی ہیں یا اگر آپ کبھی دیکھے بازار جا رہے ہو آپ کو کچھ بھاری سامان لانا ہو یا کوئی بڑی بڑی چیزیں لانی ہو تو آپ مطلب وہ اپنی گڑ میں بھی لا سکتے ہیں آپ کو خ اس کے لیے کام نہیں کرنا پڑتا زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی وہ کام بھی اس سے آسان ہو جاتا ہے یا اگر آپ دیکھکتے ہیں کبھی گھر کے کام ہو گھر میں کوئی فنکشن ہو آپ کو بہت ساری چیزیں لانی ہے تو آپ اپنی ا گاڑی میں جا سکتے ہیں کہیں بازار بہت ساری جگہوں پر یااں بچوں کو سکول چھوڑنے جا سکتے ہیں بازار سے سامان لانے جا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں یا اگر آپ دیکھیں کبھی تو آپ کو دور تک سفر کرنا ہے اس میں پرائیویسی چاہیے مطلب آپ مطلب اپنی شادی
تو بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ کہ ہمیں ہمیشہ اسپیڈ ہمیشہ کنٹرول میں ہونی چاہیے اکثر لوگ جلدی پہنچنے کے لیے تیز گاڑی چلاتے ہیں
بالکل صحی
کہاوت ہے نا دیر آئے مگر درست آئے ہے نا تو جلدی کبھی کبھی پوری زندگی کا نقصان بنا سکتی ہے تو ڈرائیونگ کے دوران موبائل فونس کا استعمال بالکل نہیں ہمیں کرنا چاہیے آج کل تو آپ کو پتاہ ہی ہے لوگ مطلب کہ زیادہ تر موبائل فون استعمال کرتے گڑ چلانے کے وقت ڈرائیونگ کرنے کے وقت تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ضروری کال آئے تو ہم اس سے پہلے ہمیں گاڑی کو محفوظ جگہ پر روک کر بات کرنی چاہیے ڈرنگ کے وقت توجہ صرف روڈ پر ہونا چاہیے نہ کہ فون پر ہے نا تو اگر ڈرائیونگ کو مطلب کہ اگر ڈرائیور کو نیند آ رہی ہو یا بہت مکان تو اسی ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے پتان اور نیند کی وجہ سے انسان کا دھیان کم ہو جاتا ہے اور حادثہ ہونے کا خطہ بڑھ سکتا ہے نا بھائی جان
بالکل صح کہا آپ نے
برسات برسات مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ دھواں ہوتا ہے جسے ہم پوپ بھی کہتے ہیں ہوتا ہے نا تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس مطلب تو طوفان کے وقت بھی ہمیں دھیرے دھیرے گاڑی چلانا چاہیے یا جہاں تک کہ زیادہ طوفان ہو تو رک جانا چاہیے ایک ہی ایک جگہ پر انتظار کرنا چاہیے کب یہ ختم ہوگا تو ایسی موسم میں گاڑی دھیم رفتار سے چلانی چاہیے اور دوسری گاڑی مناسب فاصلہ رکھنا چاہے ہمیں پیدل چلنے والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جب کوئی بزرگ بچہ یا عورت روڈ کراس کر رہی وہ تو انہیں پہلے گزر نہیں دینا چاہیے میرے بھائی یہ اچھی عادت بھی ہے اور مطلب کہ انسانیت بھی ہے نا تو کبھی مطلب کہ کبھی بھی شراب یا نشے کر کے ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہے زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ زیادہ تر ٹک ڈرائیور کو ہم دیکھتے ہیں وہش وہ نشے میں گاڑی چلاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں انسان کے فاصلے کمزور ہو جاتے ہیں وہ آپ نے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے جب وہ نشہ کرتا ہے اور مطلب کہ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کہ نا بائی جان
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے سکتے ہیں مطلب اگر آپ پر ڈرائیونگ کر رہے ہیں کہ سڑک پہ چل رہے ہیں تو دوسری گاڑیوں سے تھوڑی سی مطلب فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے سیف ڈسٹینس رکھنی چاہیے تاکہ کیا کرنا ہو یا انڈیکیٹرس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے جب بھی مطلب لین بدل ہو یا آپ کو بریکس لگانی ہو تو انڈیکیٹرس کا ضروری استعمال کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی پتا لگے یا ایکسیڈنٹ اس سے کم ہو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک سگنلز میں ان کا بھی پابند کرنا چاہیے ٹریفک سگنلس کو توڑنا نہیں چاہیے
ہاں
بہت سے بڑچ سکتے ہیں یا آپ د سک زبرا کراسنگ ہوتی ہے جو پیدل چلنے والوں کے لیے ہوتی ہے مطلب اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ان کو جو چلنے دینا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کبھی کبھی خراب موسم ہوتا ہے تو خراب موسم میں آپ دمی گاڑی چلانی چاہیے تاکہ ایکسیڈینس نہ ہو کو تکلیف نہ ہو یا اپنی بھی جان بچائے دوسروں کی جان بچائے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کبھی آپ کو مطلب تھوڑی سی جلدی ہوتی ہے کسی کام میں اوورٹیک کر رہے ہیں آپ ہاں اوور ٹیک کیجیے لیکن وہ بھی سنبھل کر کیجیے دیکھ کر کیجیے آگے کوئی گاڑی نہیں ہے آگے کچھ چل تو نہیں رہا مطلب کسی کو ایسے ہی مار نہیں دینا چاہیے
ہاں ایمرجنسی کیا اگر ہمیں اوورٹیک کرنا ہی ہے تو تبھی کریں گے جب ہمیں زیادہ ایمرجنسی جو ہے نا عام طور پہ گاڑی کو دھیرے ہی چلیں گے
بالکل صحیح کہا آپ نے اگر آپ کبھی نیند آ رہی ہو یا بہت زیادہ تھکے ہوئے ہو تو خود گاڑی نہیں چلانی چاہیے بلکہ کسی دوسرے کو دیک گاڑی چلائے یا آپ نے نشہ کیا ہو چلو مان لو نشہ غلط ہی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے کیا ہو تو آپ کو خود گاڑی نہیں چلانی چاہے دوسروں کو دے وہ گڑی آپ پیچھے بیٹھ جائ
ہاں بھائی جان تو آپ نے بہت ہی اچھی بات تو میں بھی بتا دوں کہ گاڑی چلانے سے پہلے گاڑی کی حالت دیکھ لیی بھی ضروری بہت اہم ہے تو بریک ان کو دیکھیں گے وہ کیسے کام کر کام کر رہے ہیں اچھے سے یعنی ٹر دیک یں گے لائٹس اور ہارن مطلب کہ کو چیک کریں گے ٹھیک ہو تو سفر زیادہ محفوظ ہوتا ہے تو وائ لن کا چاہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ٹریفک رولس کی تعلیم دے تو پوس نے بھی روڈ سیفٹی کے بارے میں معلوم دینی چاہیے تاکہ ہر بچہ ذمہ دار مطلب کہ شہری بن سکے تو آج کل روڈ ایکسیڈنٹ کی سب سے مل کہ بڑی وجہ لاپرواہی ہے اگر ہر شخص صرف اپنی ذمہ داری نبھائے اور قانون کی پابندی کرے تو بہت سے سے روک کے جا سکتے ہیں نا بھائی جان
بالکل صحیح کہا آپ نے
تو اور کیا ہوتا ہے کہ اور ایک بات ہے آج کل والدین جو ہوتے ہیں اپنی چھوٹے چھوٹے بچے بچوں کو گاڑیاں چلانے دیتے ہیں بائکر کہ ان کا خون جو ہوتا ہے وہ گرم نہیں ہوتا ہے پھر وہ مطلب کہ تیز چلتے ہیں اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی ان کا دماغ ابھی اتنا کام نہیں کرتا کہ اگر کچھ ہو جائے توھر کیا ہوگا تو ہماری جو سرکار ہے ان انہوں نے ایک ایج مقرر کی ہے جس سے مطلب کہ اس سے اوپر ہم گاڑی چلا سکتے ہیں لائسنس حاصل کر کے اگر اس سے نیچے ہو وہ مائنرس کہلات ہم ان کو گاڑی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بچے ہیں ہے نا تو والدین کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے
جی بھائیان ڈائیونگ کےیک سکتے ہیں آ ڈرائیونگ کے بہت سارے فائدے ہم نے دھ لیے لیکن ڈرائیونگ کے کچھ نقصانات بھی ہے اس کے بہت زیادہ نقصان بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مہنگا پڑتا ہے گاڑی خریدنا اس کو مینٹین کرنا اس کی دیکھ بھال کرنا آج کل بہت زیادہ ایکسپینسو ہو چکا ہے آ کو بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں میں یہ آپیکھ سکتے آج مطلب پیٹرول کا زمانہ ہے ڈیزل کا زمانہ ہے وہ بھی آج اس کا بھی دام بہت زیادہ بڑ چکا ہے وہ بھی آپ کو بہت پیسوں میں خریدنا پڑتا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی سروس انجن آئلینج یا بای ریپیئر کرنے میں بہت سدا پیسہ لگتا ہے تو مطلب اس میں کبھی نقصان ہے یہاں آپیک دیکھ سکتے ہیں انشورینس کا خرچہ ہوتا ہے گاڑیوں میں اں ویلو دھیرری جا کر آ دیکھ سک آپ نے ایک سال دو سال گاڑی چلائی تو اس کی ویلو کم ہو جائے اگرپ دیک سکتے ہیں اگر گاڑی بھیجنا چاہتے ہیں تو مطلب آپ کو اس کی مطلب وہ پوری قیمت واپس نہیں ملے گی اس کا ویلو تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے مینٹل اسٹریس بھی آ جائےائے ٹریفک جامس کی وجہ سے سٹ آ جاتا ہے یا روڈ ریج آ جاتا ہے غصہ آاتا ہے سڑک کوئی جگہ ٹھیک سے نہیں دیتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ نقصان انسانوں کو یہاں دھ سکتے ہیں آپ گاڑی میں ایسے ہی بیٹھے ہیں آپ صرف گاڑی چلا رہے ہیں خود چل نہیں رہے ہیں اس سے کیا ہوا موٹاپا پڑ چکا ہے انسانوں میں آپ دیکھ سکتے
اسی کے ساتھ ھ مطلب کہ آخ میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ محفوظ ڈرائیونگ صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکن دوسروں کی بھی جان کی حفاظت کی ضروری ہے جب ہم احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ کرتے ہیں کیونکہ بھائی جان ہمیں یہ یاد رکھنا چاہے ہمیشہ سیٹ بیلٹ لگانا چاہیے بائک پر ہیللمٹ ضروری پہننا چاہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ہم کیا کرتے ہیں بولتے ہیں ہمیں بس وہیں تک جانا ہے تو ہیللمٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے لیکن ہمیں یہ حادث سے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے ہم نہیں مطلب کہ خاص کر خیال رکھنا چاہیے ہیللمٹ پہن کر باہر جانا چاہے تو اسپیڈ کنٹرول نہیں رکھنی چاہے موبائل کا استعمال نہ کرے ڈرائیونگ کے وقت ہمیں اس کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے ٹریفک پولیس کی پابندی کرے وہ ہمارے ہی لیے ہے ہماری سیفٹی کے لیے بنائے گئے ہیں نی سرکار نے ہے نا بھائی جان تو صبر اور احتیاط سے ڈرائیونگ کرنی چاہے میرے بھائی
ج گ آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی
ہاں بائی چانس
ابھی آپ ہی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ
اللہ حافظ